آ ہی
ہ اور تو ہو اور سب
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ سب خیر خیریت ہے
جی جی اور فرمائیے کیسے مزاج ہیں
اچھے مزاج ہیں الحمد للہ اور سنائیے آپ کو کیا رق
جی جی سب بڑھیا الحمد للہ بہت ہی خوش مزاج ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضر و کرم ہے اللہ کا کا رحم و کرم ادا مطلب کہ ایسی زندگی بکشے رحت سکون والے جی آپ فرمائیے کہ کیا سب چل رہا ہے
ہاں بالکل ہاں جی صحیح بات بالکل صحیح فرمایا ج رہا ہے آپ نے ہیلو
جی جی زندگی میں کیسا کیا سب چل رہا ہے بھائی
الحمد للہ زندگی میں تو یہ ہے کہ کبھی سکھ تو کبھی دکھ ہاں دونوں ہی
آ ہاں چلیے دیکھیے یہ سکھ اور دکھ ہو مطلب کہ پریشانی ہم کو بس سورر کرنا ہوتا ہے ہم کو بس سفر کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
ب آب صی فرمایا حضورپنا
کے وقت میں انسان کو سبر کرنی چاہیے اور دیا جی ہ سب کے زندگی میں پریش شانی اور آسانی رہتی ہے انسان دو چیزوں سے مرک کب سمھیں گ ان کے اندر جو ہے کوئی مطلب کہ پیسے والا ہو بےغیر پیسے والا ہو امیر ہو فقیر ہو مطلب کہ سب پریشان ہے
دیکے سکتے سک لائف میں صحیح بات ہے بات سب پریشان ہے
مطلب کہ پریشانی الگ الگ شکل کی ہے جیسے فقیر ہے اس کو مطلب مال کی کمی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے نہ مطلب کھانے ڈھنگ سے کھانا ملتا ہے نہ ڈھنگ سے پانی ملتا ہے اور جو مالدار ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ جو پریشان رہتا ہے وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے
جی تو بہتر دیکھیے مال کمانا بھی تھوڑی ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کے لیے جو ہے مال تھوڑی بہت کمانی چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اب ہما تن مطلب کہ ہر وقت جو ہے مال جمع کرنے میں انسان اپنے وقت کو گزارے تو یہ چیز تو بہت ہی غلط ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ
پیچھے ہی نہیں بھاگنا چاہیے تھوڑا جو ہے دن کے بارے میں سوچے تھوڑا نماز تھڑا ٹائم نکال کہ نماز میں آئےیں اور دیکھو کمانا ضروری ہے تو نماز ہی بہت ضروری ہے اگر آپ کماؤ گے تو اچھی بات ہے چلو کم آنا ہے اپنی گھر دشٹی اپنی فیملی کے لیے کماتے ہو لیکن اللہ تعالی پ کو برکت اطا فرمائے گا اگر آپ ٹائم نکال کر نماز پڑھو گے تو
بالکل بالکل صحیح بات فرمایا آپ نے کہ دیکھیے انسان جو ہے انسان ہم تو یوں سمجھتے کہ غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتا کم پیسے ہوتا ہے تو یہ ابھی دنیا کے کے اعتبار سے یہ غریب ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ امیر ہے انسان کو سمجھنا چاہیے
بے شک بے شک بالکل صحیح فرما ہو ج رہا ہے آپ نے دیکھو نماز تو جنت کی کنڈ ہے نماز جمنت کی کنجی ہے اور نماز جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھڈک ناز میں رکھ ٹھیک جے
جی جی بے شک بے شک دیکھیے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ فقیر جو ہے غریب جو ہے یہ مالدار سے بہتر اس لیے ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مالدار سے بہتر یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا پریشان شان حال ہے لیکن آخرت میں وہ مالدار سے سے ستر سال پہلے جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے نا پاس مال نہیں ہے ان کو تو حساب جتنا مال ہے پیسہ اتنا کہیں دینا ہوگا لیکن مالدار جو جمع کر کے بیٹھا ہوا ہوا ہے جو رات دن مال کمانے کے چکر میں رہتا تھا اس کو تو حساب دینے میں پسیینہ نکل جائے گا اللہ نے جب پوچھ لیا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا
صحی بات ہے ب جی صحیح ہے پورا سوال وغیرہ سب اللہ تعال سے سوال کریں گے بھائی مال اتنا ہے تو کہاں پہ کیا خرچ کیا ہے آپ نے غریبوں میں دیا جا رات نکالی یا نہیں نکالی تو کیا آج کل جو ا جنریشن ایسی چل رہی ہے کہ مال میں تھے تھوڑا سا پیسا اگر تھوڑا کم کر دیں مال دائٹ تو اس کو اگر جو دن سے لگا دن سے جڑا ہوا ہوگا تو وہ مال نکال لے گا وہ مال نکالے گا جکات بھی دے گا بٹ اگر جس کے دل میں اللہ تعالی نے دن نہیں دے رکھا جس کو تو وہ اس کی سوچ اتنی خراب رہے گی وہ سوچے گا میرے مال میں سے تھوڑا مال کم ہو جائے گا تو کمی آ جائے گی اس کو ایسا نظر آتا ہے کیونکہ وہ دن نہیں ہے دن سے جڑاوا نہیں ہے لیکن اس چیز کو وہ سوچتا بالکل بھی نہیں کہ اگر میں ان م مال میں تھوڑا بتے مال جو ہے یا پیسہ جکات وغیرہ نکال دوں گا تو مجھے اللہ تعال دگنا دے گا اس چیز کے لیے سوچتا نہیں ہے وہ
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی دیکھیے تھوڑے وقت کے لیے غریب پریشان رہتا ہے کہ اللہ نے ان کو مال نہیں دیا وہ روٹی پہ سونا ہوتا ہے کھانا کوئی دے دیا تو کھا لیا تو نہیں سلاا ہوگا کسی کو بھوکا نہیں سلاتا بھوکا جگا تو ضرور ہے لیکن بھوکا سلا کسی کو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب کہ تھوڑی سی جی اور یہ ہے کہ مطلب کیا اللہ تعالی پریشان تردی ہے تو ہم اس میں مطلب کہ گناہ سے بچ رہے ہیں یوں تو نہیں کہ مطلب کہ اللہ نے پریشانی دی تھی ہم گناہ کر رہے ہیں اب کوئی کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ چوری کرنا شرو کر د ایسا تو نہیں کیا جی سب سے ضروری ہے مطلب کہ انسان دیکھے دو چیزوں سے مرکب ہے صبر اور شکر جس کے اندر یہ دو چیز پایا جائے گا انسان کان وہ کامیاب ہو گیا جی اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے اور اگر کوئی اچھے معاملہ ہوگا چھا میرا کام بن گیا یا کوئی مطلب کہ کامس ا ہوا تو وہ کام ہو گیا اللہ کے فضل الکم سے تو اس کا شکر گزار بنے شکر ادا کرے
ب صب بالکل صحیح فرمایا حضورا آپ نے بالکل شکر گزار کرنا چاہیے اگر اپنا کوئی کام ہو جائے تو شکر گجاگر کرنا چاہیے
د رکات شکرانے کی نماز پڑنی جائے گ بڑا کام ہوگا ہو گیا بہت بڑا مطلب کہ کام جو اٹکا ہوا تھا وہ کام ہو گیا
الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہو تو
جی
پھر پن چاہیے دیکھو اچھی بات ہے نماز پڑھنا تو نماز ہی سب جنت کی کنجی یہ نماز یہ سب سے بڑی طاقت ہے نماز ہی انسان کو مالدار طاقتور بیماری یہاں سے دور کرتے بہاں
کہ نماز تو بہت ضروری ہے اگر آپ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم جیسے آپ کو ٹائم ملے دو وقت یا تین وقت یا ایک وقت لیکن نماز چھوڑنا نہیں چاہیے نماز تو بالکل پڑھنا چاہیے جیسے ٹائم ملے گی سر
جی جی بالکل بالکل صحی فرمایا آپ ا ہاں درست فرمایا آپ اپنے کی نماز جو ہے ہر حال میں پڑھنی چاہیے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے یہاں تک کہ آپ اگر بیڈ لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کو پے نماز فرض ہے آپ کو نماز پڑنی ہوگی ہاں آپ مطلب یہ یہ تھوڑا سا اللہ تعالی نے آسانی فرمایا کہ اگر تمہیں مطلب کہ کھڑے ہو کر استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی کا تم بٹ کے پڑلو اگر ت اس سے اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تم لیٹ کر پڑ رہے ہو اور اگر لیٹ کر نماز پڑھنے کے بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو طاقت نہیں ہے تمہارے اندر در تو تم مطلب کہ اشارے سے نماز پڑھ پرلو
بے سر بالکل صحیح فرمایا ح جورا آپ نے بالکل صحی فرمایا
معپ
ب سب نماز کی تھی بھی حال میں معاف نہیں ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیسے بھی ٹائم ملے انسان کو نماز تو دیکھو پڑھنا بہت ضروری ہے نماز سب سے بڑی طاقت ہے نماز سے ہر پریشانی کا ہر سمسیا کا سمادھان نماز میں ہے
جی ہر پریشانی کا حل جو ہے نماز میں ہے ج جی بالکل صحی فرمایا آپ نے جی جی چلیے اللہ تی ت ہم لوگوں کو نماز کی اہمیت سمجھنے کی توحفی کا تحفظ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا انشاء اللہ پھر بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور تو ہ